پتا تو
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی کیسے ہیں بڑے دنوں بعد یاد کیاے آپ نے
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے بھائی جان یاد آئے گی نا بھائی جان آپ کی میں آئے گی بھائیو آپ مارے
کچھ دن پہلے میں آپ کی جی ڈی پی چیک کر رہا تھا سوش ل میڈیا پہ آج کل اپنی ڈی پی بدلی ہوئی ہے
ہاں بائی ہے نا آج کل کیا ہے سوشل میڈیا کا غط یوز ہو رہا ہےا مس یوز بہت ہو رہا ہے نا اس لیے کیا ڈی پی چینج کرنی پڑتی ہے بھائی جان کیا پتا کچھ لوگ جیسے کہ ہ اس اس معاملے میں آپ سے بات کرتا ہوں میں جیسے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوا کہ سوشل میڈیا کا کچھ مس یوز بھی ہوتا ہے اور کچھ اچھی طریقے سے یوز بھی ہوتا ہے اس معاملے میں آج آپ میں کچھ چیزیں بتاؤں گا جو میرے ساتھ بھی بیتی ہے اور جو لوگوں کے ساتھ بیتتی ہے تو جیے کہ بھائیان آ نے میرے سے پوچھا کہ آپ نے ڈی پی کیوں ہٹائی ہے
جی ج
تو بھائی جان اس کا ریزن میں بتا دیتا ہوں آپ کو جیسے کہ میرا ایک فرینڈ ہے اس نے کیا اے آئی سے میری فوٹو کو مطلب کہ فوٹو ہے نے م اسٹور لگا رہی تھی میں نے اس بھی اس نکالیا اور ڈی بیی بھی اس نکال لیا اس نے اے آئی کی ذریعے سے میرے فوٹو کے ساتھ ایک لڑکی کو ایڈ کر دیا اور اس نے اسٹوری لگا دی اور اس نے ایک اسٹوری لگا دی اللہ کھییر کرے میرے کم سے کم ہزار اس کے بندی کے ہزار فالوورس تھے میرے میری بھی ہزار دو ہزار فولو تو کم سے کم اس کے آٹھ سو فالوز نے تو اسٹوری دیکھی ہوگی بھائی جان کو
اچھا
اور میرے گھر والوں نے دیکھی ہے
ٹھیک
اب میرے گھر والے پوچھ رہے کہ یہ لڑکی کون ہے میں نے کہا یہ لڑکی نہیں یہ ریئل یہ ا آئی سی بنی ہوئی فوٹو
ٹھیک
میرے گھر والوں نے میرے کو چلایا کہ کون نے صح سے بتا تو بھ جان میں نے پھر اس لڑکی کو کو بولایا گھر کا پھر اس سے کہا کہ ب اب تو بتا سچائی کیا ہے اس نے کہا میں نے بنا کے ڈالا تو اس طریقے سے آئے گا مسیی جو ہو رہا ہے بھائی جان
جی جی بال آپ اس میں اکیلے نہیں ہیں اس میں تو اور بھی لوگ اس مس فلے میں پنس چکے ہیں
ہاں بھائی جان بہت سارے لگ پنس چکے اس مسلے میں جیسے کہ آپ کو کیا بتاؤں میں سوشل میڈیا پہ تو ابھی جیس سے کوئی پوسٹ ڈال رہا ہے تو اس کے کمنٹ میں آ کے ایک گالے بکرے ہے کوئی آن لائن دھمکیاں دے رہا ہے کوئی وہ کیا کہتے ہیں کڈنیپ کرنے کی دھمکیا د رہا ہے کوئی فروتی کی دھمیاںے رہا ہے کوئی بلیک میل کر رہا ہے یہ ایسے فوٹو جنریٹ کر کے ابھی لڑکی لڑکوں چھوڑو لڑکی ابھی سیف نہیں ہے نہ ہی لڑکے سیف ہے لڑکیوں کا کیا کرتے ان کی ڈی پی نکال کے ان کو کپڑے کو رموو کر دیتے پھر ان کو ڈال دیتے کہتے تو میرا پیمنٹ ڈالنے یہ اسٹوری میں لگا دوں گا تو ک اس طریق سے بلیک میل کرتے ہیں
اب یہ تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا استعمال جتنا کرنا چاہیں اتنا ہی کریں ا جی ہماری جو اپنی نجی زندگی ہے تو اس کو سوچ شل میڈیا پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں
جی بھائی جان بالکل آ نے صحی فرایا آپ نے اس چیز کو اپنے سوشل میڈیا پہ کیوں ڈالے حالانکہ اپنے کو کوئی آپ یہ بتائیے مجھے کہ اپن کا کوئی فرینڈ ہوگا وہ اپن کو اچھی طریقے سے جانتا ہے لیکن ایک چیز بتائی اپ اپن دنیا کو تھوڑی بتائیں گے ہم میں یہ ہوں میں وہ ہوں اپنی ساری جانکاری آپ لوگ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہو اپنا فون نمبر بھی سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہو
آپ دیکھے نا ذرا کہ کیا سوشل میڈیا پہ لوگ ن باتھ روم جا رہے ہیں کچن میں کھانا پکا رہے ہیں اپنا ڈائننگ ہال دکھا رہے ہیں اور اپنے گھر کا نظارہ کرا رہے ہیں اور سب کچھ اپنا بتا رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا اس شخص کے ساتھ
جی بھائی جان آپ نے بالکل صحیح فرمایا شوق کر رہے یہ اللہ کو پسند یہ چیز ہے اللہ نے فرمایا اپنی چیزیں ہے نا جو اپنے پاسر کو کسی کو دکھاؤ مت ہو تاکہ اس کے دل میں وہ ڈر بیٹھ جائے کہ یار میرے پاس کیوں نہیں ہے اس کو تڑپا مت آپ کہ اللہ نے فرمایا تم نے کسی غیر مرد کو یا عورت کو تکلیف پوچھا ہے تو مطلب تم نے مجھے تکلیف پہنچائی
اصل میں اگر ہم سوشل میڈیا کی بات پکڑیں اس سے ہمیں ملتا ہی کیا ہے وقت ضائع ہوتا ہے ذہنی دباؤ ہوتا ہے اور جھوٹی خبریں ہمیں ملتی ہیں
جی بھائی جان آپ بالکلیف کرا ہے
اور بہت سی چیزیں اگر ہم دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو کہو سوشل میڈیا کا استعمال صحیح طریقے سے کر رہے ہیں جیسے وہ اپنا کام اسی سے چلا رہے ہیں یا کوئی چیز اس کا استعمال وہ صحیح کر رہے ہیں
جی بھائی جان آپ نے بالکل صحیح فرما ہے نا کہ اس سے دو چیزیں ایک تو فائدہ بھی اور نقصان بھی ہے اس سے نقصان تو بہت ساری چیزوں میں بھائی ج جیسے کہ سمے کی بربادی ہوتی ہے کام میں دھیان نہیں لگتا اپنا کیونکہ اپنا سارا دھیان فون میں رہتا ہے اپنے کو لت لگ جاتی ہے مانسک تناؤ رہتا ہے اپنے کو رات بھر فون چلائیں گے اپنے اسکرین کو دیکھیں گے تو آنکھیں بھی خراب ہوگی اپنی نیند بھی نہیں آئے گی اپنے کو اچھی طریقے سے
دیکھیے اب جی جی اب کوئی اب کوئی بھی خوشی ہو جیسے کھانا ہو کھانا کھانا گھومنے جانا یا کوئی تحفہ ملنا تب تک مکمل نہیں سمجھی جاتی جب تک اس کی تصویر ہے اسٹوری اپلوڈ نہ ہو جائے
جی بھائی جان حالانکہ آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں بھائی جان میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک جگہ زیادہ دیر بیٹھنے سے اپنا جو شریر ہے نا وہ کچھ حد تک کام کرنا بند کر دیتا ہے جیسے کہ اپن کہیں پہ ایک گھنٹے بیٹھ جائے دو گھنٹے بیٹھ جائے تو اپن وہاں سے اٹھیں گے نا تو اپنا شریر ایک دم کام کرنا بند کر دے گا اپن اٹھیں گے تو وہاں سے ایک دم
بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس سے جی اس سے اس سے نا ہماری زندگی کا سکون بالکل ختم ہو رہا ہے ہم جیسے ہم چیزوں سے چیزوں سے لطف اندوز ہونے کے بجائے اس بات پر زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ دوسرے اسے دیکھ کر کیا کہیں
کیا کہیں گے سبحان اللہ کیا بات کہی آپ نے بھائی جان اس سے بہت ساری چیزیں بھائی جان دھوکا دھڑی بہت ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے بھی آن لائن میں آن لائن مارکیٹنگ بہت ہے ا جیسے کہ کوئی کپڑوں کا بزنس کرتا ہے آن لائن کوئی فون کا بزنس کرتا ہے کوئی کولر پنکھی کا بزنس کرتا ہے تو ان کو سستی سستی چیزوں کے لالچ دے کے ان سے پیمنٹ ڈلوا لیا جا ہے جبکہ ان کے ساتھ دھواڑی ہو چکی کہ اس ٹائم کا
جی جی دیکھیے یہ تو بڑوں کی بات ہے آج کے بچے جو کچھ بھی سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں وہ ان کی ذہن سازی کر رہا ہے جیسے ریڑ جی جی جیسے ریلس دیکھتے ہیں شارٹس دیکھتے ہیں تو اسے انسان میں کیا اندر سے صبر ختم ہو جاتا ہے جو ہر چیز کو جلدی جلدی کرنا چاہتا ہے جلدی جلدی سننا چاہتا ہے اس کو لمبے لمبے لیکچرس کی ضرورت نہیں ہے تقریر کی ضرورت نہیں ہے
ماشاء اللہ بھائی جان آپ نے بہت اچھی بات کی ہے بچے کیا کرتے ابھی جی بھائی جان گھر پہ تو کہ دیتے ہیں کہ ممما میر کو آن لائن کلاس کرنی ہے تو آپ فون دے دو دو مجھے تو گھر والے فون بھی دیتے ہیں توب وہ کیا کرتے کمرے میں جا کے پڑھتے تو نہیں ہے فون کو چلاتے اور جو بھی اس میں آتی ہے نا کچ چیز ان کے دماغ میں بیٹھ جات ہے چاہے وہ غلط ہی ہو تو غلط چیزوں میں ان کا سھ دینے لگ جاتے اس چیزوں کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں تب کی امی ابو نے تو تعلیم تو ان کو بہت اچھی دی ہے لیکن سوشل میڈیا پہ اب آپ نے دیکھا ہو کچھ ایسے انسان آتے ہیں بدتمیز جو بدتمیزی سے بولتے ہیں تو وہ ان کی لائن کوپ کی کرنے لگ جاتے
دیکھیے کیا ہے اصل میں سوشل میڈیا پر لوگوں کو رات و رات مشہور یا امیر ہوتے دیکھ کر نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں بغیر محنت کے سب کچھ ملنا چاہیے جو کہ ایک ذہنی مغالتا ہے
جے ہنداب بالکل صحی فرمایا آپ نے آپ کی بات سے سمت ہوں میں جبک وہ بھی محنت کرتے ہیں انہوں نے بھی محنت کی ہوئی ہوتی ہے
جی
ایک چیز بتاؤ بھائی جان آپ کتنی بھی محنت کر لو آپ آپ کو پتہ ہی کہ دینے والی ذات میر نے اللہ کی ہے
جی
انہوں نے ہر ایک چیز کا مکمل ٹائم طے کر رکھا ہے اس ٹائم پہ بندے یہ ملے گا اس ٹائم میں بندے کو یہ ملے گا تو ان کو انہوں نے اپنے کو ساری چیزیں دے رکھی کہ ایک گھنٹے بعد جو خوشی ملے گی ایک سال بعد کے کو گاڑی بنگلہ دولت وولت یہ ملے گی ٹھیک ہے تو اپن سوچتے ہیں کہ اپن محنت کر رہے اپنی محنت سے اپن یہ ساری چیزیں کما رہے لیکن وہ اپن محنت نہیں کر رہے محنت وہ کروا رہا ہے وہ دے گا وہ اپپن کٹ پتلرا ناچ ہے
جٹھ
تب کی ت میرے اوپر والے نے میرے خدا نے ساری چیزیں طے کر رکھی ہے
جی جی جی بالکل اب دیکھیے اب کیا ہے کہ ہمیں اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں سوشل میڈیا کو بالکل چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کے کا رخ موڑنے کی ضرورت ہے
جی بھائی آپ نے بالکل صحی فرما سوشل میڈیا کو چھوڈ تبے کی رورت ت کیون کہ گھر بیٹھے چپ چپ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی پیسے کما سکتے ہیں ہم لیکن اس کا مس یوز کر کے نہیں
جی جی اسکرین کو صرف ہمیں دوسروں کا ویڈیو دیکھنا نہیں ہے بلکہ ہمیں اس کے ذریعے سے خود کے اندر ایسے ہنر بنانا ہے کہ ہم اس کا استعمال کر سکیں کہ ہم بھی اس کو اسی انداز میں استعمال کر سکے
جی اپنے اندر وہ چیز ڈھونڈنی ہے کہ ب ہاں میرے اندر یہ چیز ہے میں یہ چیز کر سکتا ہوں
جی جیسے اگر ہم بچے جو طالب علم ہے اسکولس میں پڑھتے ہیں تو دنیا کے بہترین پروفیسرس ہوتے ہیں اسکالرس ہوتے ہیں اب وہ سوشل میڈیا پر موجود ہے ان سے ہم ڈائریکٹ سیکھنے کو اپنا ہدب بنائیں تو اس سے بھی ہمیں جو ہے اس سے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے
جی بھائی جان آپ نے ابھی ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو میں جو آ نے کہا نا کہ بچے سوشل میڈیا پہ زیادہ ایکٹیو ہے ابھی کچھ انفلئسر ہے بڑے ہوتے ہیںیا چھٹے ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ وہ کچھ اگر غلط باتیں بھی کہیں گے نا انٹرنیٹ پہ بے فضول باتیں کریں گے تو بھی وہ بچے سیریس لے کے سنیں گے ان کی باتوں کو جتنی اپنے امی ابو کی نہیں سنیں گی وہ
ص
تو وہ چیز پھر وہ بھی اپنی امی ابو کے سات اپنے فرینڈ کےاتھ دوہرائیں گے
جی جی بالکل اب اس میں یہ ہے کہ اب ہمیں کسی طریقے سے جو ہے اگر ہمیں اس کے لیے جو ہے بچوں کو سمجھانا ضروری ہے اور خود بھی جو ہے اس کا صحیح استعمال کرنا ہے اب اپنا اپنے وقت کا زیا نہیں کرنا ہے بس جو صحیح وقت ہے اس پہ لگانا ہے
جی بھائی جان بالک صی ف میں آپ نے م چ
جی بھائی جانب مجھے کچھ کام یاد آ گیا ہیں میں آپ سے کرتا ہوں انشاء اللہ بات آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
جی بھائی یہاں آپ سے بات کر کےی بھی بہت اچھا لگا ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں کی ہے انشاء اللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے خود حافظ بھ جا
س اللہ حافظ